آجاو اندر ہلو
ہاں ہلو
ہاں بولو کیا بول رہی تھی آجاؤ آجاؤ ببی اندر آجاؤ ببی اندر آجاؤ ہلو
کون ہے
ہاں جنبو باہر آنگن میں بیٹھی ہے
اچھا اچھا
اب اسی کو بولرے اندر آجاؤ
اچھا ٹھیک
تو آپ کو پتا ہے اصل میں مسئلہ کیا ہے میری بہن کرتی ہے نا کام
ہاں
وہ کرتی ہے اچھے سے کم وہ وہ نہیں کرتی آدا ہی اس نے آج ہی کام کی لیکن مجھے اوپر آج جھاڑو دینا ہے
اچھا
میں میں سوچ رہی ہوں کہ میں کیا کروں
مطلب کیا اس نے کام کیا جاڑو
مطلب اوپر نا اس نے یہ بستر وستر ٹھیک کیا ہے
ہوں
لیکن ابھی مجھے اب جھاڑو دینا ہے اوپر اب مجھے نئے سے وہ سارا یہ اٹھانا ہے بڈوں سے بستر پھر صاف کرنا ہے وہ یہ
اچھا ٹھیک ٹھیک اس نے مطلب ٹھیک کیا ہے آ کو پھر سےٹھ بیٹھ سے کیوں اٹھانا ہے بستر
سرو کرنا ہے نا دو دن کے بعد میں اوپر جاڑو دیتی ہوں نا
اچھا اچھا تو پہلے یہ بولنا تھا نا اب اس کو بولو آو ہیلپ کراو کراو آپ جھاڑو دو گی وہ پوچھا دے گی پیچھے سے
پتا نہیں وہ کہاں ہے
تو بلو جیسے جلدی جلدی دو کرو گے نا ویسے جلدی ہو جائے گا دیکھو یہ ایک پر مت نظر رکھنی ہوتی ہے جب تک اپنی واش روم دھوئی تب تک اس نے ایک دو کمروں کو کیا ہوتا
مجھے لگتا ہے کہ وہ اڈر ہی کرتی ہے
کرو پھر خود ہی
وسے زیادہ مت ہوتا ا اب بلاؤ گی بول ہیلپ ہی کرو
ہاں مجھے لگتا وہی کرے اب وہی کروں گی اس کو بلاؤں گی اب
ہاں اگر مطلب پھر بھی ہوتا ہے جلدی اگر جھاڑو آپ مارو گے وہ پیچھے کمروں کو پوچھا کرے گی
ہاں بس میں نے ختم کیا واش روم دھو کے کتنا ٹائم مجھے لگا واش روم دھوتے دھوتے
آپ ٹینشن آپ کلے اندر کا ہی باہر کا آپ نے کیا ہے آنگن وانگن کو
ہاں آنگن بھی کیا نیچے دونوں واش روم نیچے دادی کروں بھی کچن بھی کچن میں اب برتن دھونے ہیں وہ میں دھوں گی اب دن میں کھانے کے ساتھ ہی
ہاں ہاں اب جلدی کرو اب کیا کامرو کو خالی پوچھا مارنا ہے یہ نا جاڑو اور گلابی گلابی میں کرو آپ جلدی جلدی تو
بس واش رومز اب ہو گئے اب دیکھوں گی آپ کیا کروں گی
آپ اس کو بلاؤ بولو آجاؤ ہیلپ کرو
ہوں وہی کروں گی ا
اب آپ کو کام کرنا دیکھو آپ دن کے برتن بھی کھودی دھوتی ہو شام کے بھی دن کے بولو اس کو دو شام کے آپ دھویا کرو
ہاں دیکھے کیا ہوگا اس کو ایک بات ایک بات سو بار بولنی پڑتی ہے
ہاں مجھے پتا ہے وہ تھوڑی ہے ایسی ہے ایسے بت زیادہ آپ کو بھی ہوگا اگر دن کے وہ دوئے گی شام کے آپ دویا کرو گی
ہاں کل میں نے اس کو بولا شام کے بعد دھو بولے ٹھیک ہے میں دوں گی پھر میں اس کو بول چھوڑو میں خود دوں گی آپ اٹھاؤ برتن ورتن آپ یہی کرو وہاں سے جاڑوں واڑوں دو میں برتن خود دھوں گی ہاں
اب آپ ہی کو اس کو بھی سکھانا ہے وہ نہیں مانے گی نا آپ کو ڈانٹنا ہے ویسے وہ بھی سیکھ ٹھیک ہے
ڈانٹ کر کے پھر انسان روٹھ نہیں جانا چاہیے کیا ضرور جائے تو پھر فائدہ کے ڈانٹنے کا
ہاں سچ ہے اب باتیں بول گی آپ اس وہاں پہ بھی ماں کی جگہ ہو سب بھائی بہنوں بھی آپ اس کو سب کو بھی ماں کی جگہ ہو
نیبر کا ہیلو
میں نے بولا آپ ان کو ابھی چھوٹے بھائی بہن ہیں وہاں پہ آپ ان کی آپ ان کو ماں کی جگہ ہو ابھی
پھر ان کو ڈانٹنے سے مطلب روٹ جائے گے واپس بولنے کے فائدہ کیا ہے
ہاں وہ سچ ہے جب واپس بولتے ہیں پھر فائدہ ہی نہیں ہے
اس میں کچھ نہیں کہتی کریں گے کوئی کام تو کرنے دو نہیں کریں گے تو مت کرنے دو
اب انسان کو خود ہی ہوتا ہے نا کہ اب بھی تھک جاتی ہو
ان کو کیا ہے اس کے ساتھ
ا
میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اب اس نے پرسو بہت سارے کمروں کو استری کی
ہوں
تو پھر دوسرے دن اور کپڑے نکلے تھے تو میں نے اس کو بولا تھا اسٹ کرنے کے بولے یہ خود کرو تو میں کوئی اور کام کروں گی میں نے باقی سارا کام ختم کیا تھا پھر میں نے صبح استری کی آج صبح نہیں کل صبح استری کی تو کل استری کے بعد اور تھوڑے سے کپڑے نکلے تھے تو پھر میں نے بولا اس کو ان کو کرو تو
آپ جتنے کپڑے دھوتے ہو اتوں کوئی نہیں استری کر تو کے نہ اپ جمع رکھتے ہو
نہی لاسٹ ٹائم زیادہ کپڑے جمع ہو گئے تھے کیونکہ بہت بزی تھے نا
ہاں
تو اس ٹائم پہ زیادہ
ابھی آپ جتنے جتنے کو دیکھو دیکھو میں آپ کو بولوں گی نا آپ خود بھی ہو نا ایسی ہی تھوڑی لیزی آپ دھو تھی ہونا نی نی منی بول کام کا میں نہیں بول رہی ہوں میں بول رہی کپڑے آب دھوتی ہوں نا اس کو بولا کر میں دھوتی ہوں اب تم استری کرو
اب تھوڑے سے کپڑے اور نکلے ہیں تو اب ان کو استری کرنی ہیں
ار آپ کا کل میں بول ریوں اب دوتی ہوں نا اس کو بول میں دوتی ہوں آب فرس کرو یہ کیا کرو دیکھینگے یہ مت ہوتا ہے ایک بھی ہی وہ وہ نہیں مانے گے آب بھی میرا کو بول میں کیا میں دوتیوں تم اب استری بھی نہیں کر سکتی ہو چھوٹی ہے مگر پھر سہ سوچنا ہوتا ہے دوسری کا بھی
یہ نا آپ نے بولا نا رانی کے روم کو جھاڑو دینا ہے اب میں نے بولا نا نہیں آ میں پہلے اسی کو جاڑو دے رہی ہوں اسی روم کو
وہاں بشیٹ پہ ڈال کے ہے اچھا اچھا اس نے پھر بیٹھا وہ بول رہی تھی میں بیڈ لاؤں گی
نہیں ہم نے وہ ابھی ایسے ہی رکھا ہم نے سوچا کہ سارے بڈس بیڈ سے روم بند ہے کیا پتا اگر فنکشن ونکشن ہوگا کوئی روم ایسا ہونا چاہیے جس میں مطلب تیار ہو جائے وہ یہ
ہاں ہاں اچھا کیا
ابو بھی ایسے رکھا اس کو اچھے سے شیٹ ویٹ کرٹنس پلو کور اچھے سے میں دادی کے روم میں سوتی ہوں اور مائرہ بیڈ پہ سوتی ہے میں نیچے سوتی ہوں
اچھا وہ دادی کے ساتھ ہی سوتی ہے
ہاں میں سوتی تھی اس کے پاس تو پھر اس کا مشورہ چینج ہو نے بولا میں سوؤں گی اب بیڈ پہ تم نیچے سو جاو
اچھا اچھا
ہاں اب میں پہلیے یہی کام پوچھا یہ جھاڈو دوں گی میں اس کو بولوں گی پوچھا دے دو ہاں
ہاں
یہاں مطلب اتنے سارے کیڑے ہیں میں روز کیڑے نکالتی ہوں اس یہاں اتنے سارے کیڑے ہیں
گرمی سے بھی ا
نہیں یہ کھلا یہ تھا نا مگ کل یہ مت نہ بند تھا اس لیے یہاں اتنے ہیں
اچھا ہے ٹھیک
ہاں
صبح کچرا والا آیا تھا وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ فیس دے دو میں اس کو بولا میں ریسپٹ دکھاؤں گی میں نے کل ہی دیا بولا کل گاڑی والا آیا نہیں میں نے بولا کل یا پرسوں تو دیا تو میں نے پرسوں ہی نا پھر چلو کوئی بات نہیں ٹھیک
ٹھیک ہے تو پھر ایک ہی گاڑی والا نہیں آتا ہے یہاں سے یہاں سے الگ الگ دن الگ الگ آتے ہیں پھر کہاں سب کو بولیں گے دیا دیا اب جس نے آج بولا تو میں اس کو بولا لیکن وہ گیٹ تک آیا اس نے کچرا بھی گیٹ سے لیا
اچھا اچھا
تو پھر میں نے اس کو ریسیپٹ دکھایا اس کو بولا دیکھو
پھر بھگ گیا
ہاں استی پھر کچرا لیا تو گیا
اچھا ٹھیک
ہاں ہہ یہ کیا دہ پرفومے پوچھ دارین وارن دتس تو ہلو
ہاں
اس کو بول رہی تھی تم آب پوچھا دے دو
ہاں ایسے جلدی ہو جائے پھر کھانا کھاؤ گے پھر تھوڑا ریسٹ کرو گے
ہاں مجھے تو اس روم کو جڑو نہیں دینا تھا لیکن میں نے کیے دیکھئے نا اب اس لیے میں نے جڑو دیا اس روم کو
اچھا اس کو پہنچا دے تو کرو دروازہ بند ایک ایک کمرے کو پھر لوابی رہے گی
ہاں ٹھیک ہے وہی کروں گی اب میں نے چاول بھی گیس پہ چڑھا کے رکھا میں پہلے اس کو گیس بند کر کے اتی ہوں
اچھا اچھا
ہ میں آج نہیں کرتی میں بہن نے کیا تھا نا یہ سارا کام میں نہیں کرتی اور میں نے بولا نا کھانا ب ن کال بنانا ہے اج بناکے ہے
آ
اس لیے میں نے اب یہ کیا
آج ہم کو سبزی بنا کے ہیں
ہاں
کیا بنایا ہے
میں نے پمکن اس کے ساتھ دہی ڈالی ہے ساگ اور دال کال ٹماٹر اور یہ بیگن بناؤں گی
اچھا ٹھیک
میں کرتی ہوں شکر کہ مجھے آتا ہے کھانا بنانا
ہاں ورنہ کیا کرتے ہو ابھی
ہوں
دڑ کی نہیں بناتی ہے کبھی
نہیں اس نے ہارے کام چھوڑ دیا ہے
ٹھیک
ہاں وہ کوئی کام نہیں کرتی ہیں اس کو نہ ہی اب آتا ہے نہ ہی اب کرتی کیونکہ اس کو بہت ٹائم ہوا نا چھوڑے ہوئے
ہاں ہاں
تو اس کو نہ ہی آتا ہے تو نہ ہی کرتی ہیں
ٹھیک ہے میں آپ کو کرتی ہوں کال بیک ہاں ابھی کروں گی بعد میں
نہیں ابھی کرو
اوکے آکے